ہیلو السلام علیکم
وعلیکم السلام
آپ ٹھیک ہو
جی بس ٹھیک
امید کرتی ہوں آپ کے گھر پہ بھی سارے صحیح ہوں گے
جی بس
میرے جو آج کا موضوع ہے وہ آج آج کا کام کل پر نہ چھوڑنا
آج کا کام کل پر نہ چھوڑنا جی جی کنٹینیو کیجئے ایک بہت مشہور اور اہم کہاوت ہے
اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنا ہر کام وقت پر اور بنا دیری کے مکمل کرنا چاہیے جو لوگ اپنا کام ٹالتے رہتے ہیں وہ اکثر پریشانی اور نا ناکامی کا سامنا کرتے ہیں وقت اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے جو شخص وقت کی قدر کرتا ہے وہ ہر کام وقت پر کرتا ہے وہ زندگی میں کامیابی حاصل کرتا ہے طلباء کے لیے بھی یہ عادت بہت بہت ضروری ہے کہ اگر وہ روزانہ پڑھائی کرے اور ہوم ورک وقت پر مکمل کرے تو امتحان میں اچھے نمبر حاصل حاصل کر سکتے ہیں کام کام کو ٹالنے کی عادت سستی اور غفلت پیدا کرتی ہے اس وجہ سے انسان پر کام کا بوجھ برت تا جاتا ہے اور وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہو جاتا ہے اس کے برعکس جو لوگ وقت کی پابندی اور محنت کو اپناتے ہیں وہ ہمیشہ مطمئن اور کامیاب رہتے ہیں اسلام بھی ہمیں محنت ذمہ داری اور وقت کی قدر کرنے کی تعلیم دیتے ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے فرض اور ذمہ داریاں وقت پر ادا کرے اور کسی کام میں غیر ضروری دیری نہ کرے آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ آج کا کام کل پر نہ چھوڑنا کامیاب زندگی کی بنیاد اصول ہے اگر ہم اس کہاوت پر عمل کرے تو ہمیں آم تو تو ہم اپنی زندگی منظم پرسکون اور کامیاب بنا سکتے ہیں شکریہ تو آپ کو اس سے کیا سبق حاصل ہوا
جی مجھے آپ کا مضمون بہت اچھا لگا جیسے کہ آپ نے بولا آج کا کام کل پر مت چھوڑو تو وقت پر کام کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں اور کام تلنے والا پیچھے رہ جاتا ہے
جی
میرا مطلب کام ٹالنے والا جو ہے وہ پیچھے رہ جاتا ہے تو اس سے مجھے یہ سبق ملا کہ وہ ہمیں ہمیشہ اپنا کام وقت پہ کرنا چاہیے چاہے کوئی ہوم ورک ہو یا اسکول کا کوئی بھی کام ہو یا کچھ بھی ہو وہ ہمیشہ وقت پہ کرنا چاہیے کیونکہ جو انسان وقت پہ کام کرتا ہے وہ وہی کامیاب ہوگا اور جو ہمیشہ کام کو ٹالتا ہے کہتا ہے کہ نہیں کل سے شروع کروں گی کل کروں گی یہ کام وغیرہ وغیرہ وہ کامیاب نہیں ہوتا ہے
جی
جی
جی جی
کا عنوان پسند آیا بہترین تھا تو اب میں بھی ایک عنوان جو ہے اس میں گفتگو کرنا چاہوں گی
جی
جو کی ہے اچھے اخلاق
ہوں
تو اچھے اخلاق انسان کی سب سے قیمتی دولت ہے اخلاق سے مراد اچھی عادتیں نرمی سچائی ادب اور دوسروں کے ساتھ حسن سلوک ہے
جس شخص کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں لوگ اس سے محبت اور عزت کرتے ہیں اسلام میں اچھے اخلاق کی بہت اہمیت ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولنے امانت داری معاف کرنے اور دوسروں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے کی تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق تمام انسانیت کے لیے بہترین مثال ہیں اچھے اخلاق گھر اسکول اور معاشرے میں امن اور محبت پیدا کرتے ہیں جو لوگ ادب سے بات کرتے ہیں بزرگوں کی عزت کرتے ہیں اور چھوٹوں پر شفقت کرتے ہیں وہ ہر جگہ مقبول ہوتے ہیں غصہ جھوٹ اور بد اخلاقی انسان کی شخصیت کو نقصان پہنچاتی ہے طلبہ کو بھی ہمیشہ اپنی اپنے استادوں اور والدین کا احترام کرنا چاہیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے
اچھے اخلاق انسان کو صرف کامیاب ہی نہیں بلکہ ایک بہترین شخص بھی بناتی ہیں تو بس آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اچھے اخلاق ہر انسان کی پہچ چان ہے ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ سچائی نرمی سب اور محبت کو اپنائے اور اپنے اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کرے اسی میں ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہیں تو مجھے امید ہے آپ کو میرا عنوان پسند آیا ہوگا اور آپ کو کچھ نہ تو کچھ لیسن ملا ہی ہوگا
جی جی عنوان اچھا تھا اخلاق کا ہمیں ہمیشہ اپنے اخلاق اخلاق اچھے رکھنے چاہیے نو میٹر واٹ غصہ وصہ آ رہا ہو کسی کو اس کو بھی کابو کرنا چاہیے اور تو یہی آپ نے بولا تو شکریہ آپ کا آپ نے اپنا وقت دیا
جی جی
جی
تو شکریہ مجھے اپنا وقت دینے کے لیے اور مجھے اطمنان سے سننے کے لیے میرا مضمون
جی میری بات
جی اب کی آواز نہیں آ ر رہی ہے
ہیلو
ہیلو
ہاں ہاں جی بولیے
شکر گزاری انسان کی بث اللہ نے ہمیں صحت
ہیلو
اللہ نے ہمیں صحت زندگی والدین گھر تعلیم اور بے شمار نعمتیں ادا کی ہے ان نعمت کی قدر کرنا اور ان پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہر مسلمان کا فرد ہے
جو لوگ شکر گزاری کرتے ہیں اللہ انہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کر تا ہے شکر گزاری انسان ہمیشہ
مطمئن اور خوش رہتا ہے مشکل حالات میں بھی وہ امید کا دامن نہیں چھوڑتا اور اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے دوسری طرف نہ شکری انسانی انسان کو بے چین اور نہ خوش بنا دیتی ہے میری آواز
میری آواز آرہی ہے اپکو آرہی ہے جی جی
میری آواز کافی ایککو آ رہی ہے
نہیں مجھے تو آل آپکی آواز اچھے سے سنائی دے رہی ہو یہاں پہ کوئی ایشو نہیں ہے نہیں نہیں
چلیے ٹھیک ہے پھر شکر گزاری صرف زبان سے الحمد للہ کہنے کا نام نہیں بلکہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اچھے کاموں میں استعمال کرنا بھی شکر ہے ہمیں اپنے والدین استادوں اور دوسرے لوگوں کو بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے کیونکہ جو لوگ کو لوگوں کا شکر شکر شکریہ ادا کر نہیں کرتی وہ اللہ کا بھی شکر ٹھیک طرح ادا نہیں کرتے آج کے دور میں لوگ اکثر اپنی کامیاں کمیاں دیکھتے ہیں اور جو نعمتیں ان کے پاس ہے انہیں بھول جاتے ہیں اگر ہم روزانہ اپنی نعمتوں پر غور کریں اور اللہ کا شکر کر ادا کرے تو ہماری زندگی میں سکون خوشی اور برکت پیدا ہوگی ہمیں ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے شکر گزاری کیا سے الگ کی رضا حاصل ہو ہوتی ہے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کی زندگی خوشگوار بنتی ہے شکریہ تو میں اب آپ سے سننا چاہوں گی کہ آپ کیا کیا سبق شکر گزاری سے ملا ڈیٹیلڈ
جی جی مجھے ا آپ کا مضمون بہت اچھا لگا اور بڑا بہترین تھا ہمیں ہمیشہ دوسروں کا شکرگزار رہنا چاہیے جو لوگ بھی ہماری مدد کرتے ہیں ان کا شکر شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ تعالی کا ہمیشہ شکر گزار رہنا چاہیے نقص زیادہ نہیں نکالنے چاہیے ہم ہمیشہ دیکھتے ہے کہ کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے وہ ہمیشہ کمپلینس ہی کرتے رہتے ہیں اللہ ایسا کیوں ہے وہ کیوں ہے یہ کیوں ہے میری زندگی میں مشکلاتیں کیوں ہے تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں ہمیشہ اللہ تعالی جتنا ہمیں اللہ تعالی نے نواز ہے جتنی بھی چیز سے ان کا ہمیشہ شکریہ ادا کرنا چاہیے اور کبھی بھی نا شکری نہیں کرنی چاہیے
کافی اچھا سبق آپ نے کیا امید کرتی ہوں آپ بھی شکر گزار رہیں گے آپ سے
جی جی ضرور
جی اور سنائی کیسی جا رہی ہے گرمی گرمیاں کیسی ہے اور کیسی جا رہی ہے گرمیوں کی چھٹی
جی گرمیاں گرمیوں کی چھٹی اب ختم ہونے والی یہ اچھی جا رہی ہے بس کٹ کھلیا اور گرمی کی بات کریں آج کل اتنی نہیں ہوتی ہے بٹ ٹھیک کیا
چلو صحیح بات ہے اور آپ کی شادی کی تیاری میں سے چل رہی ہے
جی جی بڑی اچھی چل رہی ہے آپ ضرور آئیے گا میری کزن کی شادی میں
چ میں نے تو سنا تھا آپ کی شادی ہو رہی ہے
جی میری شادی نہیں ہو رہی میری کزن کی ہو رہی ہے آپ نے جس سے بھی یہ سنا ہے اسے میری طرف سے زور کا تھپڑ لگائیے گا
اس میں کیا تھپڑ لگانے کی ضرورت ہے نارملی ہی تو کہا چلیے پھر دوبارہ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ
جی خدا حافظ کل کے بغیر لوگ اتنا بھی نہیں ہوتے ہے دماغ میں کہ تالب